وعلیکم السلام اور خیریت سے کیسے
ہاں سب خیریت سے میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا اور ہو گیا ناشتہ وغیرہ اپ کا
ہاں ناشتہ وغیرہ تو ہو گیا بس سام کی کھانے پکانے کی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی سے
خاریی
جی امی جان بول رہی کیا ہے تو ک ہلکی بریانی بنا لیتے ہیں
بہت بڑھیا بریانی بنا رہی ہو کس چیز کی بنا رہے آپ نان ویج ویج کٹھن
نان ویج بنا رہے ہیں کٹل کی بریانی
کٹر نان ویج ہوتا ہے گ ویجیٹیرین ہوتا ہے
نہیں نہیں اس میں کیا
ہاں اچھا اچھا اور بھی کچھ اس کو مکس کیا جائے گا
ہیلو آپ نہیں آپ نہیں پکا رہی کھانا
نہیں نہیں ابھی تو آبارے یہ چائے کا وقت ہے یہ ہم لوگ چائے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ابھی تو پھر ہم دیکھیں گے شام میں ہاں پانچ بجے کے بعد بنانے کی پروسیسنگ چلتی ہے
سوال لا میں بھی میں بھی بس چائے پی کے بھی ہوئی تھی
جی جی
ہاں امی جان آج گھر پہ نہیں تھیں تو تھوڑا سا کام بھی آ گیا مجھے پھر میں نے چائے وغیرہ پکائی پھر دادی فادی کو سب کو دے کے کالا وغیرہ کو سب کو چائے وغیرہ پلا کے پھر میں گھر کے کاموں میں لگ جی
ہ ہاں صحی اچھا ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پیچھے
ہاں اور آپ نے کیا پکایا تھا صبح
جی ہمارے صبح بنا تھا کیا بولتے ایگ کری بنی تھی
اچھا جی
جی ایگ کری بنی تھی تو اب دیکھو شام میں کیا بنتا ہے ڈنر میں ہاں راتاتنے پتا نہیں کیا بنایا جاتا ہے سادہ بناتے ہیں کہ گوشت وغیرہ بنتا ہے ا ایسے بھی دیکھا جائے تو ابھی قربانی ہوئی ہے عید کا وہ گزری ہے تو آئے میرے خیال سے وہی بنے گا مٹن
ہاں مجھے تو چھولے مٹر بہت پسند ہے
اچھا چھولے بٹر آپ کو پسند ہے
ہاں آپ کو کیا پسند ہے ویسے کھانے میں
جی مجھے بریانی پسند ہے مٹن بریانی چکن بریانی ایگ بریانی ہوں کیونکہ ان کے جو ذائقے ہو نا لاجواب ہوتے ہاں بالکل ان کے ذائقی بڑی لاجواب ہوتی ہے
بالکل بالکل
ہوں اور سناوں آپ گھر میں سب خیریت سے والید ا وغیرہ
ہاں ہمارے گھر میں سب خیرت سبھی بیٹھے ہوئے ہیں
جی آپ کی دادی امی کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں دادی امی کی سبھی کی طبیعت ٹھیک ہے سبھی کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بس بیٹھے ہوئے گرمیوں میں کیا ہے ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے کیا کریں
ہاں صحی بات ہے ایک وقت کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتے زیادہ آرام بھی نہیں اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل بالکل
ہاں جی آپ کو ویس کہیں گھومنا پھرنا آپ کو کیسا لگتا ہے پسند ہے یا نہیں
جی بالکل سفر اچھا لگتا ہے مجھے
اچھا گھومنے جاؤ چھاڑیا دکھے پاڑ
بالکل سحی کہپ نے مجھے بھی بہت پسند ہے یہ چیزیں مطلب ادھر رونق لگتی ہے سکنج لگتا ہے اطمینان لگتا ا تو وادیوں میں دیکھا جائے تو پن بری وادی ہمیں جاؤ تو وادی وی وادیا
کہیں گھومنے جاؤ نا ٹرین وغیرہ سے تو وہاں پہ بہت ہی خوب سورت لگتا ہے اپنا خود خود کا فوٹو فوٹو لینے کے لیے لے جاؤ کیمرہ وغیرہ تو بہت ہی سندر لگتا ہے
جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہاڑوں کے اوپر ہلکی ہلکی سی دھوپ دکتی ہے اس کے اوپر ہری ہری گھاس دکھتی ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ مناظر
ہاں جی بالکل
پڑلیی اپ نے
آپ نہیں جا رہی ویسے کہیں ٹرپ پہ
نہیں ہم لوگ جا کر آگے سردیوں میں
اچھا جی میں تو کشمیر جاؤں آپ چلیں تو بتا دینا مجھے
جی بالکل بالکل ضرور جائیں گے ہم کیونکہ ہماری گھر لوگ نا جتنی بھی ہے فیملی ممبر جلدی اپنی رائے نہیں دیتے ہیں سلاح نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں ایسے میں وقت گزر جاتا ہے
ہاں ہمارے بھی گھر پہ پتتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں ہم سب سے پرمیشن لینی پڑتی ہے امی جان فادرس ہی ال الگ دادی جان سے الگ خالا سے لگ سبھی سے پرمیشن لو
صحیح ہے کیکہ بنا کسی کے اجازت پہ تو ہم جا ہی نہیں سکتے
ہاں میں تو کشمیر جانے کا پلان بنا رہی ہوں اگر چلی جاؤں تو
باقی میں بہت اچھا ہے وہ
ہیلو آپ تو گئی ہوں گی نا کشمیر
ہاں میں کشمیر گئی ہوں بہت اچھے منظر ہے وہاں پہ دیکھنے لائق ہوتے ہیں
ہاں یار اب میں جاؤں نا تو اب بھی چلنا اپنی پورے خاندان کو ساتھ میں لے کے چلنا اچھا لگتا ہے
میں پریوار کو لے کے ہی چل سکتی ہوں
ہاں پوری خاندان کے ساتھ میں بہت ب ہی اچھا لگتا ہے جانا منورنجن بھی ہو جاتا ہے اپن کا
ہاں ہاں بالکل صحی کہا تفریح کے لیے جانا پسند کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ
اچھا جی ہاں ہونا بھی چاہیے مھے بھی بہت ہی پسند ہے
بالکل بالکل تفریح کرنا بہت اچھا لگتا ہے اگر ہم اپنے فی اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے
ہاں اپنے سہر کو بھی لی چلنا
ہ ہ نہیں وہ ہے نہیں نا رہتے زور لگ جاتے
کیا ہوا
میں نے کہا وہ ہے ہی نہیں نا رہتی تو ضرور لے جات
اچھا جی
ھمم اور سنا ہے آپ کیا ہی پروگرام بنا رہی ہے اب کشمیر جانے کا ج
ہاں پروگرام بنا رہی ہوں سامان پیکنگ کی تیاری ہے چل رہی ہیں دوائی وغیرہ بھی رکھ لی ہیں پانی کی بوتل وغیرہ بھی کپڑے وغیرہ بھی رکھ لیے ہیں کہیں بھی جاؤ ہاں کہیں بھی سفر میں جاؤ تو سب سے پہلے بھائی دوائی وغیرہ تو ضرور رکھنی چاہیے
بالکل صحیح کاابل ہے کیونکہ ہم کہیں جاتے ہیں پ سگ ہر چیز کی پیکنگ کرنی چاہیے لیکن سامان زیادہ نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ م گھومنا ہے تفریح کرنا ہے تو بس ضرورت کے حساب سے رکھنا چی ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہمیں گھومنے نہیں دیتا ہے
ہاں زیادہ تر سے کھانے پینے کا تو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے بس اپنے آپو اپنے پہنے کا رکھ لو جو بھی بر کا وغیرہ سوٹ وغیرہ کو رکھنا ہے وہ رکھ لو اس کے علاوہ کچھ بھی مت رکھو کیونکہ اپن کوئی دقت آتی ہے
بالکل صحیح کہ آپ نے ب چار ہی ل کے بیٹھے ہوتے تھے
ہاں بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں گے بچوں کے ساتھ میں نہ منورنجن ہو جاتا ہے ا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل ہاں
ہاں کیونکہ بچے کہیں کچھ انٹا سیدھا شبد بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا
ہاں بچوں سے تو رونق ہوتی ہے سفر میں بھی گھر میں بھی ن ہاں بالکل صحیح فرما ہوا بالکل بھی اور سنا وہ بھی آ ہچا وغیرہ پی لیا اپ نے
ہاں چائے وغیرہ تو میں نے پی لی بس بیٹھی ہوئی ہوں میں تو اور بس شام کا کھانا پکے گا اس کی تیاری ں چل رہی ہیں میں بول رہی تھی کہ کٹھل کی بریانی بنا لو اور تو امی جان نے بولا ہاں بنا دوں گی مجھے بہت پسند ہے کٹھلی
ارے واہ تو پسند ہے کٹہیل کی بریانی کھانا چاہیے ویسے بالکل
نا شاکاہاری کا بکرا ہوتا
ہاں ہاں اور آپ سنائیے جی
جی بس بڑھیا ہے جی م نے کا سب بڑھیا ہے آرام ہے بیٹھے گرمی کا مزہ لے رہے ہیں
ہاں یار گرمی تو آج کل بہت ہے اوپر سے لائٹ کی بھی د دقت رہتی ہے
ہاں امومن ہند دنوں میں بارش کے دنوں میں لائٹ کی زیادہ دقت ہوتی ہے
ہاں ہمارے یہاں پہ بھی بہت ہی دقت رہتی ہے بارش کی تو
ہاں ہاں کیا کر سکتے ہیں اب ہم پیر جو ہمارے
ہاں لائٹ نہیں ا پا رہی ہاں بارش ہو جاتی ہے تھوڑی ی بھی بارش ہوتی ہے تو لائٹ ہی نہیں آتی ہے چار پانچ دن تک پتا ہی نہیں ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ
صحیح کہا جی ہاں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ خیال رکھ ک اور جب آپ نکلو تو مجھے ضرور بتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ فش